تالق نام ب کو
وعلیکم س السلام اور سنئیے
ب خیریت ہے آپ بتائیے سب خیریت
سب کہہ رہی تھے آپ سے آپ کی طرف سے ہمیں لگتا ہے کوئی بٹن دب گیا ہے جس کی وجہ سے پورا نا آواز اسپیکر پہ آ رہی ہے آپ کی
نہیں نہیں م نہیںٹتا تھا تھا آپ کے فون کا ہی بتائیے مجھے
کیا
سے کتنے منے گا آپنے فون کا
نہیں آپ کے آپ کی طرف سے کچھ ایسا بس تو نہیں سے آواز گونج رہی ہے آپ کی پورے میں
نہیں نہیں
ہمارے پاس تو یہ ریڈ کلر کا ایک سرکل نہیں سور کا پھرا اس کے علاوہ تو کوئی دکھ ہی نہیں رہا
ہمارے پاس وہی آپشن ہے بس اوپر ن کھار آئے گی آپ کی کال اتنے منٹ
ہاں ہاں بس وہی ہے
جی آج نا ہمارے سامنے نکنا لگ رہا ہے گلی میں مل ان نے بلایا نہیں کہ س م جانکاری وغیرہ نہ ہو اس وجہ سے میڈم سوچ رہی ہیں جائےیں تھوڑا چکر لگیں جلدی محولل میں پتا لگے انہیں ہم بھی رہتے ہیں یہاں پر
کہاں پہ
سامنے گی میں
گلی میں کیا ہو گیا
ابھی اگ س کیایا
انہوں نے بھی نہیں بلایا آپ
راجی بھی ہے کیا کرے
ارے چچی جان نے بلایا پڑوسیوں نے کیا کرتی ہیں مطابب سے ناراج ہوئے بیٹھے خفا ہو بیٹھے
نہیں ہم نہیں ابھی یرے لگے ہو ہم نے پوچا کہ تے نیچے اپنے شوہا سے کی ان کے کیا ہے بولے شادی ہے
تو
اور کر وہ تو کا جیسے ہمارا نا سامنے گلی میں ٹیسر گھر ہے ان کا
آپ ہی کی گلی میں پھر تو بلاانا جی یہ خدا کار بر پھر ان کے
جنی لڑکیوں نے کیا سننا تو ب شہوں نے ہمیں بھی تو یہ بھییکگا ٹم نہ رہے بارش ایسے گرے میں پ ہٹ جا
ج
کچھ ایسا ہوا ان کے ساتھ
نہیں نہیں تو میک اپ تو جب وہ وینکٹ ہال میں جائیں گی تو وہاں تو میک اپ ان کا لگے گا تازہ ترین لگےا اور پارلر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ جیں گی گاڑی سے نکل کے اپنے وینکٹ میں گھس جیں گے تو میک اپپ کیس خراب ہوا
ا س گ ب شاید اڑنا ہے
اچھا ٹٹ ٹینٹ میں شادی ہو رہی ہے پھر تو پوسیبلٹی ہے کی ہو سکتا ہے یہ اور نہ بھی آئے بائک تو آپ سے بالک مرکیٹا
پر لڑکی کا کس اس میں لڑکی کی امی بڑی ڈال د نانی چے نکلتے ہوئے بارش کا پانی
ہ الس کرا میںس بارش ہے ینٹ وینٹ اڑ ج ہے م گا م ب د بق سب میں گھر پہچ جا ہے
نہیں نہیں لڑکی کے ساتھ کچھ نہ ہو لڑکی کی امی جنوں نے آپ کو کاڈ نہیں دیا ان کے ساتھ ان کا میک ہٹ جائے اور دولہا پہچاننے سے انکار کرتی امی کے
اللہ کہ اتنا ہوگی وہ ابھی تک شادی کاٹ دے رہے ن ان کیا نید کپ رہے تھے دو لک کی بات ہمارے گھر تک آ رہی تھی
بتائیے کیسے لوگ کیسے پڑوسی ہیں آج کل کے
ب تو جل ہی لاجی رہی ہے
ہاں
کچ بلا کر راازی نہیں ہے ہمیں
آپی والدہ سے پوچھو شوہر کی امی ج بوھ ہں کہیں چالو کر خراب تو نہیں
م رہا ہے کے کوچ تلو بعات خراب
کبھی لڑائی جھگڑا پ کی شادی سے پہلے ہی کچھ ہوا ہو
ہو سکتا ہے کیا کام اسکیم لگتا ہےس
یا پھر آق ہی شاد میں انن کوا بلایا جاؤ
نہیں نہیں کیونکہ نہیں ہماری ساس کم نکلتی رسوں میں باہر نکلتی نہیں ہم بھی کم نکلتے ہیں دم بولنے میں کم بولتے چ
ہاں کشور تو اپنے ہی رکھا بیٹھا والا دوسروں کو شام
ک تو بند پ ستا نا ہاں پر با با
لیکن آپ کی دکان ہے اتنی بڑی تو کم سے کم دکان کا تو لحاظ کرنا جین کی دکان سے میں برن لنے ہو تیر خای
وہی تو میں کہہ رہی ہوں دکانسا کاٹ د تھ کہ دکان والوں بھی آسا کاٹ دیا اور دم باتی نہیں ہے کوئی ہمیں ہم جانے کو مرے جا رہے ہیں ن گا ہے جوائے
چلییا ماریا ماشاءلہ کچھ شادی ہو کیی ہم آپ کو رور بلائیں گے
پر نہیں کوئی کہ نہیں اپنے گھر ہی رہو آپ
اچھا کو میں ای کر رہ بچی کیا کہ آنی ہے
یہ بول رہی کون سی لگاؤ پنک سے لگاؤ یلو لگاؤ من کہ ت جو سی مرضی لگا ل ہمارے گھر کے سامنے آپ خ ایک آم کا پیڑ آگا ہوا ہے
اچھا
ہاں تین دن میں وہ دیکھ رہے ہیں رات کو بچے آتے ہیں نو بجے دو لڑکے آتے ہیں وہ آم کے پڑ پ اٹ مار د چھوٹی چوٹی اٹ نہیں ہوتی اگٹی ہے
اچھا اچھ اچھا بتائیے پ رمبی آپ کو ایسا ہی ایسا ہی ایک جملہ سنائیں گے
آم ٹوٹتے ہیں نیچے گٹے فٹافٹ آم اٹا کے بالٹی مٹا د ہیں تو تین دن سے ایسا کر رہے ہیں
ابھی ہم بھی باہر نکلے تھے تھوڑا سا تو نیچے سام میں خود ہی آم کی تھیلی ایک پھل والا کڑا تھا خود کی کیا آم کی ٹھیلی تھی اور اپنی ٹھیلی کو سائڈ میں لگا کے مام گ پیڑ پچڑ تو میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تو بول رہا آم توڑا میں نے تیلی جب بھری ہوئی ہے اس کو تو بیچ لو پہلے
تو بولا اپنے اپنے کھانے کے لیے توڑ رہا ہوں
ہ
صحیے کہ یہاں بھی صاہیے
پر آپ پر ایک بات تو ماننی پڑے گی آج کل آم کے پیڑ بر بائی بڑے بڑے بھرے پڑے ہیں ہم اسے
ہاں ہمارے گھر کا سامنے والا بڑا پڑا ہے پر ہم کبھی گئے نہیں ہیں ہم
چاہے آپ کے گھر کے برج میں کتنے ہی آم پڑے ہو لیکن جب تک آپ کو اگر آپ آم کے پیڑ پہ لگے ہوا ہم توڑ دھ لیں گے تو آ کا من کیں توڑ کے کاؤ
بالکل بہت آم ہے برگت کا بھی پیڑا ساتھ میں مجے لگ رہا ہے برگت کی بہت ڈالی ڈ رہی ہے وہ براؤن کلر کی آم کا پیڑ بھی ہے آم نیچے گرے پڑے کسی آدمی کے گھر میں پر وہ آدمی نا کشمیر گیا ہوا ہے
اچھا اوکے
ا آدمی کے گھر میں زیادہ تر کھیت میں ہے کسی کے روڈ ت گرتے ہیں بچے اٹھا کے لے جتے ہیں
ہوں
ج کال تھ ایک ہمارے رام کو پ ہم نا جاتے ہیں نا کہ قرآن شریف وغیرہ پڑھنے میں کسی کے گھر جاتے ہیں
اچھا
آم کا پیٹ ڈ ہم نے کل ہم کل بہت دنوں بات گئے قرآ شریف پڑنے اس کے گھر کرے نےائی جان تھی ہم نے جانم کا پڑ ہوا کر وٹ گیا کاوں نے آم کا پڑ بھی توڑا اب گرمی میں تھوڑا توڑتے کوم نکال دیتے چ نہیں انہوں نے توڑ دیا وا بڑا میں رہوں گا چلو
ہوا ہوا کیا سام کو جو نے آم کے پیڑ پہ اپنا گغصا نکال دیا
پت نہیںسو
بتائیے آم کا پیٹ بھی کوئی کاٹتا ہے کیا
اب تو موسم تھا آم لوں نے آم کا پیڑ ہی کاٹ دیا ہے بتاؤ جیو رات کے ٹائم میں کوئی دیکے آم چھوڑ لوں گی پر بت م نہیں تھا میں ٹٹ کیر تھا کا
صوبہ صوب آپ لوگوں کے گرانجری پڑھنے جاتی ہے اور رام کے چوری کرنے کی رورتی
پڑ پڑ سڑ تھاے گھر تھڑی تھا وہ
اچھا اچھا ماشاء اللہ آپ آئے ہمارے یہاں کبھی شرکت کیجیے تو ہم آپ کو لے جائیں گے اپنے گھر کے پارک میں سامنے والے آم ہی آم ہے پر ہمارے آم آم کے پیڑ ہی پہ ن ب توڑنا نہیں آتا ہم کو ہمیں پیڑ پہ چڑھنا نہیں آتا
لنگن وہ ڈوور کےسند گ
ہمارے یہاںا سیکورٹی والا اتنا بدماش ہے ایک دن ہم رات کو ساری سہیلیاں گومرے تھ تو ہماری ایک خاص فرنڈ نے آام آواز سنی پٹ تو مھ بولا پارک میں ن آم گر ہے تو وہ بھاگ کے گئی میری بیٹی اور تھگلیں تو ہم سب پارک میں ہی چلے گا کہ اب دوبارہ گرے گا تو ہمیں بھاگ کےنے آنا پڑےا ہم پارک میں بیٹھ کے اٹھ لیں گے ہم کو
ری کہا میں پیڑ ہاتی ہوں وہ پیڑ ہلانے لگی سکورٹی والے نے ڈانٹ دیا اس کو باہر سے کہ رات کے نم میں کیسے لی لگتے کرے تو ہمیں لگا سیکورٹی والے کو روز ہم کھانا دیکے جات دنے آتے ہیں اور یا جم پرر بکواس برضی کر رہے تھ اس ڈانٹیں گے ہم پر پھر ہماری سہیلی نے کہا کہ تم رہنے تو ہم کل اپنے دیور کو بھیج دیور جان کو بھیج کے اور وہ بھائی جان کو بھیج کے توڑوا لیں گے سارے سے ہم وہ سکورٹی والے کو گغصہ اس لیے آئے کی کہ وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے اس کے نیچے اس کا روم ٹائپ کا بنا رکھا ہے تو آم گرتے رہتے وہ اٹھاٹا کے سمیٹتا اور اپنے گھر ل جاتا توب بھی اٹھا کے ایک دو کلو آم
بی اچھی بات ہے اس کو بازار سے نہیں پڑتے اس کو یہی مل جاتے ہیں
تبھی اس کو غصہ آیا ہوا کہ ہم کی ہی رہے ہیں اس پیڑ کو
کے ج تو گپر ہی آئے گا
چلیے اب پھر گرام تو میں نہیں کیا آؤ گی ویسے میں دکھا آج آپ کو فوٹو بھیجوں گی ٹوٹے ہوئے آم کی میں نے کایا نہیں اس کو ابھی تک
تو آپ کو کرھرتے بعد میں کر
ادر سے